ہاں جی آ رہی ہے
اور کیسے ہو
جی سب ٹھیک آپ کیسے ہو
ہاں سر خریت سے ہیں آپ سنا آپ کے خاندان میں کیسے ہے سبھی لوگ
جی ہمارے خاندان میں سب بھی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
ہاں ہمارے خاندان میں سب خیریت سے ہیں
اچھا جی ن اور بتائیے آپ کی جو غذا ہے وہ کھانا وغیرہ ہے وہ کیسا چل رہا ہے۔
ہاں سب بڑھیا چل رہا ہے آپ سنائے ۔
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب ٹھیک چل رہے ہیں اور آج آپ کی امی جان نے کیا پکایا کھانے میں۔
آج ہماری امی جان نے جو مٹن کوک ہوتی ہے وہ بنایا ہے۔
اچھا جی۔
آپ کی امی جان نے ۔
جی ہماری امی جان تو ابھی بنائیں گی کھانا۔
ابھی نہیں بنایا ۔
ابھی نہیں بنایا لیٹ کھاتے ہیں ہمارے گھر پر۔
اچھا۔
ہاں جی۔ ویسے زیادہ تر۔ لوگوں کو سنتولت غذا کرنی چاہیے۔
ہاں صحیح کہا آپ نے۔
ہاں۔
ویسے آپ سنائیے آج کس موضو پر بات کریں۔
جی کھانے پ ہی کرتے ہیں۔
چلو بہت اچھا موجو سنائی آپ نے۔
ہاں جی۔
اور سنائیے۔
جی ویسے میں تو یہی کہنے چاہوں گی کہ۔ ہمیں اپنی جو غذا ہے اس میں پھل سبزیاں دودھ دالیں اور دوسری غذائی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔
اچھا آپ کے جو۔ آواز ہے وہ تھوڑی پتہ نہیں کیسی آ رہی ہے۔
اچھا جی ۔ ٹھیک آ رہی ہے۔
پتہ نہیں کیا آپ کے اسپیکر میں کیا ہو گیا آپ بول رہی ہو جبھی پتہ نہیں۔
ٹھیک ہے میرا اسپیکر تو۔
ہاں چلو بولو کی تو میرے پاس تو آ رہی ہے تھوڑی بہت آواز آ رہی ہے۔
اچھا جی ہاں تو تھوڑی بہت آواز ہی سن لیجیے ویشے میں یہ بول رہی ہوں کہ لوگوں کو زیادہ باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ پوشٹک کھانا نہیں ہوتا وہ ہمارے شریر کو خراب کرتا ہے۔
ہاں جی بالکل۔
اور جو۔ اچھا پوشٹک کھانا ہے وہ تو گھر کا ہی کھانا ہے جو ہمارے۔
ہاں جی بالکل۔ لیکن آج کل۔ جو لوگ ہیں وہ باہر کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں گھر کی غذا کو کم پسند کرتے ہیں۔
ہاں بالکل صحیح نہیں ایسا کرو آپ کے اب اپنے موبائل کو تھوڑا اپنے پاپ سے تھوڑا دور پر وہ پرھر بولو
اب آ رہی ہے آپ کو
ہاں اب تھوڑی کم کم آ رہی ہے
ان مین اب آ رہی ہے ٹھیک
ہاں ویسے آپ کو سب سے زیادہ کیا کھانا پسند ہے
جی مجھے تو سب سے زیادہ بریانی زیادہ پسند ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
آپ کو کیا پسند ہے جی ویسے
مجھے تو ویسے دال چاول سبزی بہت پسند ہے
ہاں بالکل یہ پوسٹک غذامیں ہی آپتی ہیں اور ہر لوگوں کو کھانی چاہیے
ہاں صحی کہا آپ نے جو تمہیں بریانی پسند ہے وہ سب سے زیادہ اس میں کیا اچھا لگتا
بریانی میں
ہاں جیسے اس کا سواد ہو گیا اور کئی ساری چیزیں
جی مجھے تو کچھ بھی ہو لیکن بریانی ہو وہ کیشی بھی ہو اس میں کچھ بھی ہو
ہاں
ہاں جی
ہاں ہمارے گھر میں کبھی کبھی بریانی بنتی ہے تو پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے
ہاں یہ تو ہمارے گھر پر بھی ہے
ہ سب لوگ بڑے سوق سے کھاتے ہیں بریانی
ہاں کھانی بھی چاہیے سبھی لوگ بیٹھ کے کھاتی ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے
ہاں صحی کہا آپ نے ویسے کیا تم کھانا بنانا جانتے ہو
جی میں تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں ج وہ والا کھانا باہر کا کھانا بنا لیتی ہوں گھر کا نہیں آتا
ہاں
جیسے کہ چاؤمین ٹکی وغیرہ یہ سب بنا لے وں بریانی وغیرہ
اچھا فاسٹ فوڈ بنا لیتی ہوں اور
جی بالکل نہیں ابھی روٹی وغیرہ نہیں آتا بنانا
ہاں میں تو بس ایک چیز جانتا ہوں چائے بنانا
چائے بھی کم پینی چاہیے لوگوں کو
ہاں میں تو کم پیتا ہوں پر لوگوں کو پلاتا جاتا ہوں میں
اچھا جی ہاں دوسروں کی شیوا کرنی چاہیے
ہاں صحیح کہا اپ نے
ہاں جی صحت مند زندگی کے لیے اچھی غذا بہت ضروری ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں ویسے آج کل لوگ غذا میں اور ہر چیز میں صاف صفائی کا بہت کم دھیان رکھتے ہیں
ہاں بالکل صحیح تھا
لیکن سب سے زیادہ انہیں غذا میں اور ساری چیزوں میں صاف صفائی کا کافی دھیان رکھنا چاہیے
ہاں جو گھر کا کھانا صاف اور صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
ہاں لیکن بار کے میں تو کافی نقصان داائک ہوتا ہے نا باہر کا کھانا
ہاں صحی کا جیسے کہ اس سے پھیٹ پڑتا تا اور کئی ساری چیزیں جو لیور وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بہت پ یہ نیگیٹو پربؤ ڈالتا ہے
جی بالکل
ہاں کیونکہ اس میں جو تیل ہوتا ہے اور کئی سارے مس مسالے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں
جی بالکل اور وہ لوگ بار بار آئل بھی چینج نہیں کرتی ہیں اسی آئل میں کھانا ڈالتے ہیں بار بار بنانے کے لیے
ہاں صحیح کہا آپ نے ویسے میں سنتلت بوجن کرنا ضروری ہے ویسے
ہاں بالکل
ہاں سب بجنوگے آپ کی دال سبزی پھل دھ اناج کئی ساری چیزیں جو آپ کو ضروری ہے کھانا
ہاں بالکل
ویسے سنائیے کیا تمہیں پھل کھانا پسند ہے
جی ہاں
ویسے کیا پسند ہے آپ کو پھلوں میں
واٹر ملن اور مینگو
ہاں بالکل صحی کہا آپ نے مجھے بھی آم بہت پسند ہے
ہاں جی بس ہر بچے کے فیورورٹ ہوتے ہیں آم ہاں تو
ہاں صحیح کہاپ نے کیونکہ جو آم ہے انہیں پھلوں کا راجا کہتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحی پوائنٹ پکڑا اور بتائیے
اور جو ہمیں کھانے کی بربادی ہے وہ کم کرنی چاہیے جو ہوتی ہیں آپ کی جو نگار وغیرہ
ہاں بالکل اور
اور آپ سنائیے ویسے آپ کو میٹھا میں کیا پسند ہے؟
جی مجھے میٹھا تو بالکل بھی پسند نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو میٹھے میں
ہاں میرے جیسے
ہاں کیونکہ کہ پتا نہیں کیا امی میٹھے سے درد ہوتا ہے دانتوں میں بھی
درد ہوتا ہے اور جو میٹھا ہے پتا نہیں وہ لوگ کیسے کھا لیتے ہیں میرے کو دیکھ کے ہی پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے ان میں
ہاں ہمارے بھائی جان اور باجی ہے وہ تو بہت کھاتی ہیں میٹھا
ہاں ان کو منع کرو کہ زیادہ میٹھا نہ کھائےیں اس سے شوگر ہو جاتی ہے آپ کو پت نہیں ہے کیا
ہاں پتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں وہ تو روٹیاں بھی جب بھی کھاتے ہیں سب میٹھا ہو ورنہ روٹیاں بھی نہیں کھاتے
ارے کیسے لوگ ہیں بھائی
بہت ویرائٹی لوگ ہیں ہمارے گھر میں
ہاں آپ نے صحیح کہا ہمارے گھر میں بھی بہت ہے بٹ کوئی میٹھا نہیں کھاتا ہے ہمارے گھر میں
میں تو دو لوگ ہی کھاتے ہیں صرف
آپ کے بھیا جی جان اور آپ کی امی جان ہا
نہیں باجی
ہاں
امی جان تو ڈائبٹیز ہے ان کو تو وہ تو کم کھاتی ہیں
اچھا
ہاں جی لیکن وہ تیکا بہت
اور آپ کتی کا کھانا پسند نہیں ہے کیا
ہاں میڈیم ٹھیک لگتا ہے زیادہ تیکھا بھی نہ ہو زیادہ فیکا بھی نہ ہو
ویسے تیکھا بہت پسند ہے اگر تیکھا ہو کچھ تو
نہیں صرف گول گپے میں تو تیکھا چلتا ہے باقی میں نہیں چلتا
ویسے آپ سے منع تو کیا تھا کہ باہر کا کھانا مت کھایا کرو
لیکن گھر گے بنا کے کھاتے ہیں نا گول گپے وغیرہ تو ان میں تیکھا تھوڑا کر لیتے ہیں
ہاں گھر بنا ساریے ہوئیئے تو بہت اچھا اچھی بات ہے بٹ جو باہر کا کھانا ہے وہ مت کھایا کروں بس یہ کہنا چاہتا ت میں تو
ہاں جی اب نہیں کھایا کریں گے آپ سے بات کر کے کافی نالج ملی اور کافی اچھا بھی لگا خدا حافظ
خدا حافظ